والافی
ہیلو
مجھے آپ کی آواز
باز نہیں آ رہی ہے ہاں اب آ گئی اب آ گئی
ہ وعلیکم السلام پتا نہیں آواز سنے آ رہی ہے شکر الحمد للہ ہاں ہاں بس آ رہی ہے آپ آپ کو آواز میری
ہاں ہاں اب تو آ رہی ہے
اچھا اچھا اچھا اور بتاؤ کیسے حال چال ہے آپ کے
بس سب ٹھیک آپ ٹھیک وہاں گھر پہ سب ٹھیک امی ابو ٹھیک امی ابو ٹھیک
ہاں جی ہاں جی وہ بھی ھ
بچے سب ٹھیک ہے وہاں
مچی بھی ٹھیک ہے آپ بتاؤ آپ کیا ٹھیک ہے وہ گئے کام پر
ہاں وہ تو گئے صبح ہی کام پر
اچھا اچھا
بھائی جان بھی ٹھیک ہے وہ بھی بیٹھ ہاں وہ بھی بیٹھ وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ ٹی وی سے اٹھتے ہی نہیں ہیں آج جی
اچھا کیوں آج کیا کچھ خاص چل رہا ہے ٹی وی پہ
ہاں کوئی ڈراما دیکھ رہا تھا ارے تو بھی شکر کرو ٹی وی تو دیکھ رہا ہے ابھی یہ تو پہے موبائل کے ساتھ ہی چپکا ہوا ہوتا تھا تھاھ
ہاں آج کل کے زمانے میں کوئی ٹی وی دیکھے گا یہ تو بڑی بہت بڑی بات ہے نا
ہاں ٹی وی دیکھنا تو ٹھیک ہے بٹ کتنا کام دیکھنا ہے نا وہ تو دن بھر ٹی وی کے سھ ہی لگاؤ ہے
اچ اچھا ہے نا ٹی وی موبائل سے تو بہتر ہے نا ٹی وی ہی دیکھنا
ہاں موبائل سے تو بہتر ہے موبائل سے تو آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس سے جو ریڈیشن نکالتی ہے اس سے دل کی بیماریا کبھی میں نے سنا ہے کہ یہ آپ کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے اس میں کچھ ایسی ریز نکلتی ہے جو آپ کو بیمار کر سکتی ہے وغیرہ وغیرہ
ہاںو نیٹ چلتا ہے نا ایکچ
ہاں ارے کچھ میں نے تو سنا تھا کہ پہلے زمانے میں جب ہم چ چھوٹے تھے کسی ایک گھر میں ٹی وی ہوتا تھا محلے کے سارے جاتے تھے یا تو گھر میں ایک ٹی وی ہوتا تھا ایک ساتھ دیکھتے تھے آج تو سارے اپنے اپنے موبائلوں کے ساتھ ہوتے ہیں اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں
ہ آج کل کے اب جب مہمان آتا ہے توبھی وہ بھی فون پہ ہی لگا رہتا ہے گھر والے بھی فون پہ ہی لگا رہتے ممار آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے
موبائل فون نے ایک چیز میں تو سہولیت کر دی کہ کمیونیکیشن بہت ایزی ہو گیا جو ہمارے دور دراز ملک میں رہتے ہے ہماری ایک ہمارا ایک رشتہ دار وہاں رہتا ہے وہ حج پہ کرنے گئے تو انہوں نے ہم سے ویڈیو کال پہ بات کی وہ بات تو سچ ہے کہ آج دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ موبائل فون کی وجہ سے انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت سہولیت آ گئی ہے ہماری زندگی میں لیکن اب اس کا غلط استعمال بھی تو ہے بچے آج تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یوٹیوب ہی چلانا آتا ہے پیچھے بھی چلے جاتے اور مانتے ہی نہیں ہے کھانا اس کے باغ جب تک کوئی یوٹیوب پہ کچھ لگاائے نہ دے
اور نہیں تو کیا اس سے پتاہ ہے بچوں پہ نا اسپیچ کا پروابلم ہو گیا بچے نا آج کومیونیکیشن آج کل کومیونکیشن نہیں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ
ارے کھیلتے ہی کہاں ہے یہ بچے کھیلتے ہی نہیں ہیں ہمارے وقت دن میں ہوتے تھے اسکول سے آتے تھے پھر نکلتے تھے باغ میں سہیلیاں وہیلیاں دوست وست آتے تھے کسی کے آنگن میں جاتے تھے اور کھیلتے تھے یا سڑک پہ کھیلتے تھے گلی کوچو میں کھیلتے آج تو آتے ہیں مما فون دے دو مما فون دے دو وہی ہوتا ہے
اگر بہت خراب چیز بھی ہے بچوں کے لیے تو خراب چیز بھی ہے
نا وہ سب کھو ہی گیا ہے اوپر سے یہ آن لائن کلاسز آن لائن کلاسز نے ہی سب کچھ میرے حساب سے تو انہ نے ہی برباد کر دیا بس آن لائن کلاسز ہر ایک بچے کے پاس اب اپنا اپنا فون ہے پتا نہیں کیا دیکھتا ہے اس پہ ٹرنڈ اپنا نہیں لگتا ہے آج اسے سوشل میڈیا نے بھی ایک انسان کی زندگی بہت مشکل کر دی ہے
ہاں وہ تو ہے اب کیا کر سکتے ہیں اس کے اپنے فائدے بھی ہیں بٹ نقصانات بہت زیادہ ہے اگر ہم صحیح سے استعمال کریں نا فون کو سب تو بہت ہی اچھا ہے کو
فون تو موبائل فون تو پھر بہت اچھا ہے موبائل فون کی بہت بہت زیادہ افاہادیت ہے پر نقصانات بھی اتنے ہی ہیں
ہاں وہ توچ
اور وہاں گ پ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں مجھے میری پرسوں نانی آئی تھی اس کو بھی اپ چشٹے گھس گئے وہ بھی بولتے ہیں مجھے موبائل پہ ذرا ایک کشمیری ڈراما لگا دو پہلے تو سنتے تھے ریڈیو فرمائشی گانے آج تو گانے بھی دیکھو نا موبائل فونوں پہ آپ ہی دیکھے میں پرسوں گاڑی میں بیٹھا تھا تو میرے ایک دوست کا فون تھا اس کو ایسا رگ ٹیون تھا مجھے نہا وہ سر کے اوپر سے ہی چلا گیا مجھے وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ گاہ کیا رہا تھا اس
آج کل کا میوزک ہے نا بہت ہی بکواس ہے مجھے لگتا ہے وہ تو رہتے ہیں یاار دو دن تین دن یاد رہیں گے اس کے بعد ان کے لیرکس تو پہلے سمجھ نہیں آتے ہیں اگر آ بھی گیا اسے دو د د دو تین دن یاد رہیں گے اس کے بعد وہ بھول ہی جاتے ہیں پر جو پرانے زمان یہ گانے ہیں ان کے لیرکس ابھی بھی یاد کرو نا ان کے لیرکس ابھی بھی یاد
ارے میں نے تو بہت سارے گانے سنے رکھے پرانے کے جن کے ورڈس ایسے جیسے وہ دل کو چھو جاتے ہیں
ہاں وہ ن مطلب کبھی وہ بولتے نہیں ہیں اس کے لیے بھولتے نہیں ہیں جیسے کہ خود بھی فیل تھا اس میں وہ بیان کرتے رہتے ہیں ایسے کھانے بنائے بنا دی تھے پہلے
ہاں ہاں ہاں
ہمم
مجھے تو ابھی وہ ایک گانا یاد تھا محمد رفیع کا مجھے بھول گیا مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی اگر میں سنوں گا نا بٹ مجھے بہت سکون ملتا ہے اس کو کو سن کے
محمد رفیق تو ون آف دا بیسٹ وہ سن ہمارے میرے
یا تو کشور کمار کی ہی بات کر لو ان کی بھی تو رمی کے بن گئے آج وہ یہ جوانی ہیتی وانی اس کا تو مجھے ریمکس والا تھوڑا سا تو بھی وہ لیکن اتنا اچھا تھا اپنے زمانے کے وقت یا جب جب پھول کھلے یا پھول اور کانٹے
ہاں پرانی موویز یہ بہت اچھی تھی یہ تو ہم سے پہلے یہ موویز تو وہ ہے جب ہمارے ما بابا چھوٹے تھے آج ہمارے زمانے جو نائنٹیز میں تھے نا وہ بھی پھر بھی بہت اچھے تھے ایز کمپیئرٹو آج کا ہوتی رہتی ہے کچھ دن ہویا آج کل کے زمانے میں مویز کوئی کوئی ایکشن مووی بنتی ہے
ہاں کوئی کوئی ہارڈ
کوئی کوئی ہاں کوئی کوئی اسٹور مطلب کچھ میسج دیا گیا ہوتا ہے کوئی کوئی وہ کوئی کوئی می
ارے باقی مووی تو بس اسی پتی پتنی اور پنگا اسی پہ لگی ہوئی ہوتی ہے
ہ لائف میں بھی بچی بی ہو پڑھنا ہی چلتا رہتا ہے
وہ بات تو سچ ہے یا تو ساس بہو اور یہ مطلب میں پرسوں مووی دیکھ رہا ہوں مجھے کچھ مزہ ہی نہیں آ رہا دیکھنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں اچھا مٹیریل جس میں ہم ایک مورل لیسن ملے
مطلب کوئی میسج دیتا ہے ویسا کچھ نہیں ہے نا آج کل تو
ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے
نئی مووی آئی ہے چاند میرا دل پتا نہیں اس سے کیا ہوں گے کیسے
میں نے تو سناب بھی ن اس میں مووی کے بارے میں چلو دیکھ ہی لیں گے کہ کیا موی آئی ہے
ہاں نہیں آئی ہے نا وہ اج کیا نام ہے وہ جو نا چکی پڑنے کی بیٹی ہے کیا نام ہے اس کا
مجھے یاد نہیں آ رہا ہے میں اتنی موویز دیکھتا نہیں اچھا ہ
ہاںانی پانی کی می آئی ہے نا م کیر کی باڑے آ پ چل رہی ہے تو آپ جب دیکھیں گے تو چلے گا
ہاں وہ بات تو دیکھیں گے ہی
ہاں لاست تو وہی پہ ہی بھیجتے م بس ٹھیک اچھ بس ہاں بتاؤ
یہ میں کالج جاتا تھا لیکن میرا پرسوں دل بہت تانگ ہو گیا جب میں سومو سے جا رہا تھا تو میں ڈال کی طرح مجھے میری نظر پڑی بہت گندا تھا بہت آلودہ تھا تھا ان ہاؤس بوٹوں سے نکلا ہوا بد رہاؤ جو ہمارے سے نکلنے والا یہ کچرا یہ یہ جو گندا پانی نکلتا ہے یہ سارا اس ڈھل میں چلا جاتا ہے اور وہ اتنا آلودہ اتنا سبز ہو گیا ہے کہ اس میں مچھلیاں بھی اب دکھ نہیں تھی مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ کہ جب میں بچپن میں کبھی جاتا تھا ڈال دیکھنے تو وہاں کا پانی اتنا صاف تھا کہ مچھلیاں سھی تیرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی اج تو چھوڑو وہ بات اج تو مچھلیاں بھی اتنی ہی نہیں ہے اتنی ہے ہی نہیں اس میں وہ ساری مار ہی گئی اس کی ایککویٹک لائف ہی ڈیمیج ہو گئی ہے اور یہ ٹیورسٹ جو شکاروں پہ ہوتے ہیں بوٹل سے پانی پیا میرے سامنے دو تین بوٹلیں انہوں نے ڈال میں پھینک دی اگر ہم ڈال کا نہیں سوچے گی تو کون سوچے گا
کشمیر مشہور ہے
دھل مشہور ہے بٹ صاف نہیں ہے
وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا لوگوں نے ہ یہ یہاں پہ ہی ہے باہر ہم دیکھتے ہیں نا کتنی ہم ٹی ویز میں دیکھتے ہیں نا کتنا وہ نا کلیئر ہوتا ہے سب کچھ یہاں
ہوں
ہمیں اوئیرنیس نہیں ہے ابھی کہ کس سے کیا ہوتا ہے
میں نے پہلے سنا تھا اپنے مطلب دادا دادی سے کہ ڈھل کا پانی اتنا صاف ہوتا تھا کہ ہم وہ پیتے تھے دنا منظور نہیں کر وہ بھی گندا لگے گا اور وقت ایک انقریب ایسا آئے گا کہ ایک جو سری نگر رہ رہنے والا کشمیری ہے نا اس کو ڈھل کا پانی پینا ہی پڑے گا بکاز کلائمیٹ چینج بہت زیادہ بڑی پرابلم ہو گئی ہے اور پانی کا جو بھاؤ ہے وہ بہت کم ہے صاف پانی کا با ہمیں پینا پڑے ہمارے مستقبل میں یہ لکھ ہے کہ ڈال کا پانی ہی پینا ہوگا
ہوں ہ
اور بتائےیں
بس دبائی خیر آپ کی دعا میں یاد رکھتی ہو
عید بھی آنے ہی والی ہے
روزہ کا روزہ رکھتے ہو ہمیں تو آؤ گے یاد رکھتے ہو
نہیں ہاتھ دعاؤ میں تو یاد رکھتے ہیں
ہاں صحت ہاں اور سب سے بڑی چیز صحت
اور سب سے بڑی چیز ہاں پیسا ویسا سا داوولت تو آتی رہتی ہے بٹ ایک انسان کا صحت سب سے بڑی چیز ہے انسان کا اگر صحت ہے تو سب کچھ ہے
ت جی ج جاتا ج
چلے پھر عید پہ ملتے ہے پھر عید پہ ملتے ہیں ان سحب کو اس سحب کو سلام کہیے گا ٹھیک ہے امی ابو کو بھی سلام کہیے گا بچوں کو بھی پیار کیجیے گا
ہاں جی ہاں جیم ال سلام کیجیے گا میرا
وعلیکم السلام چلے پھر خدا حافظ اللہ حافظ بس